ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خری سو
بس کھیریسح ہے
اور عید وغیرہ من لی
منالی اچھے سے بنی
ال ححمدلہ اللہ بہ شکریہ
بڑھیا ہے اور لگ رہے ہو بھائی کام وام کرنے
کام تو کرنا ہی پڑا ہے ا پھر
ہاں ہ سبح ہی ہے کام تو پھیلتا ہی ہے اور قربانی ہو بانی ت
نہیں نہیں قربانی نہیں
اچھا
کیا کرے گرمی بڑ رہی ہےئی زبانی وغہ نہیں کری
ہوں
پیڑ پودے لگاؤ تو پیڑ پودے سے کیا گرمی کم ہوتی ہے
ہاں لگے ہے
آپ نے تو لگا رہے ہو پیڑ پودے
ہمارا تو علاقہ ہی پورا جنگل والا ہے
اچھا علاقائی جنگل بڑھیا ہے اور لگاؤ لیکن یہ کیا ہے دھرتی کو بہت تکلیف ہوتی ہے پیڑ پودے جو ہو تو پریاورن نشٹ ہوگا اور آج کل دیکھ رہے ہیں ہم ہر گھر میں ایسی ہے تو ایسے
ارے اے سی کی تو بہت ہو رہی ہے مسئلے ہو رہے اے سی لینے کے تو اے سی میں تو مطلب گرمی اتنی پڑ رہی ہے نا ان میں بلاسٹ ہو رہے ہیں
او ہے نا
اب تو اے سی بھی نہیں لے سکتے کولر سے ہی کام چلوانا پڑے گا
اے س اے سی کی وجہ سے پورا نشٹ ہو گیا اور
تو اب مسئلے تو ہوتے ہی ہیں ہر چیز سے ا سب کھ پیک کے فھر یہ سب کر تو آلو نے بھی کا لیا ہ چل رہے ہیں اب تو دن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہوت ہے ہلو
آواز آ رہی ہے
آ رہ آ رہے
اور کھانا وانا کھا لی ن
او کھا پی کے فری ہیں اب تو
اچھا
دن بھر اتنے مشروف رہتے ہیں کہ پورا دن ایسے ہی چل جاتا ہے
اچھا اچھا ہاں مصروف تو رہنا ہی پڑتا ہے کیا کر گھر کا کام پھر عید ہے تو مہمان وغیرہ
بہت ہی زیادہ ہے
ہاں ہوتا ہی اس میں ابھی ہمیں بھی کیائی پر آئی تھی تو دوستوں کے ساتھ ٹائم لگا پ کا کھانا وانا کھانا گئے تو اس میں کیا ٹائم ویسٹ ہو گیا
ہوں
آپ ن کہے کہیں عید پہ
ارے نہیں گرمی اتنی ہے گرمی
ہاں گرمی میں کون جائے کیا کرے تہوہار تہوار تو منانا پڑتا ہے
بالکل اب ہمارے والدین چلے گئے تھے نہ نانی کے یہاں پہ ہم تو گھر پہ ہی رہے گئے تھے مھے
اچھا
ہم نے بھیج دیا ان کو بھی ٹھیک ہے تم جاؤ
صحیح ہے کہ جانا پڑتا ہے کسی کو دو گھر میں سے ایک
ہوں اب جانا پڑتا ہے رشتے داروں میں
ہاں رشتے داروں مھ تو جانا ہی پڑے گا
جیی بینکل
اور شاپنگ وغیرہ کیسی کرریید کی پھر
کر لی گےسے ہی تھوڑی بہت
تھوڑی موتی کری کیا
اور کیا ہے ا بکرا عید کے کہیں جا کہیں جاتے تو ہے نہیں سوپنگ کر کے کیا کرے گرمی اتنی پڑ رہی کہاں نکلے
ہاں وہی تو ہے نا گرمی اتنی ہے پھر اے سی وغیرہ کریز زیادہ ن تو انسان ا سی میں رہیننا زیادہ پسند کرتا ہے
ہ جو گھر میں ہی تو رہے ناذا جو کر لیا گھر کے حساب سے تھوڑا بہت
ہاں
اب تو عید تو بچوں کی جی
ہاں یہید تو بچوں کی ہوتی ہے وہ والی بات ہی نہیں نا پل
ہاں
ایسا ہی ہوتا ہے
اب تو بڑوں کا تو ہی رہ گیا بس کام کام کام میں لگے رہو مصروف رہو سارے دن بھر انہیں ٹائم ہی کہاں ملتا ہے کہ وہ کچھ کرے
ہاں بچے اور وغیرہ ہوں گئے گھر میں آپ کے
ہاں ہے بھائی کی لڑکی ہے بہن کی لڑکی ہے
اچھا اچھا
تو بچوں میں ایسے ہی دن نکل جاتا
گئے مہمان یا گھر پر ہی ہیں
نہیں نہیں اب تو کہ سب اپنے اپنے گھر پہ کون رکتا ہے اتنے دنوں کے لیے
ہاں صحیح ہے کسی کو بھی
سب کے اپنے اپنے
کسی کو جاب کرنی ہوتی
ہوں سب کی اپنی اپنی اپنی پرسنل زندگی ہے
ہاں پرسنل لائف ہے ہی آج کی دنیا میں بنا پرس میں تو کچھ بھی نہیں ہے
ایک دو دن کے لیے وہ نکالنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے ٹائم نکالنا
ہاں وہی تو پھر تو انسان کیا مطلب فون وغیرہ نہیں تھاے نا تو اس میں کیا ہے ٹائم پاس ہو جاتا تھا اب تو انسان بس فون ہے تو وہ میں ہی کر لیتا ہے وہ فیملی میں بھی جاتا ہے تو فون چلانے لگ جاتا ہے
ہاں یہی تو د آج کل تو کوئی بات ہی نہیں کرتا ملب پاس میں بیٹھے رہو تب بھی نا فون چلانے میں سب مصروف رہتے ہیں اپنے اپنے فون میں ہ
سو جی سر
کچھ بھی نہیں تو گ ک کے کر دیں گے پورا دن
مڈیا کا مس وز زیاہ ہوا ن سر اس وجہ سے جیسے بنانے والے تو بنائے یوج کے لیے ہے لیک انسان کیا یوج کرتا مس وز زیادہ جی
ہوں
ہلو
ہاں
ہاں آواز آ رہی ہے
آ رہ
اچھا اچھا وہ کیا تھوڑا دکان پہ ہو تو اس لیے کیا ڈسٹرب ہو جاتا
ا دکان پہ تو چلتا ہی رہتا ہے
کمر آ جاتا ہے کوئی بائک وغیرہ جی ہے
صحیح ہے کبھی گراہ ہے تو کبھی کیا کبھی سامان دیکھو
ہر چیز دیکھنا پڑتا ہے
ہوں اچھی چل رہی دکان
الحمد للہ اللہ کا شکریہ
جی جی بڑھیا ہے چلو نہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ابھی تو بس گھر میں ہی لگ رہے ہیں
اچھا اچھا کمپلیٹ ہو گئی ہوگی پڑھائی وغیرہ
ہاں
صحیح اللہ کا شکر ہے ہاں ہمارے تو کیا دکان بھی ہے پڑھائی تو کمپلیٹ ہوگی دکان بھی ہے
اور آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے
یہ تو کیا چل رہا چل رہی بڑھیا چل رہی ہے گریجشن وغیرہ چل رہی ہے ابھی تو
بڑھیا ہے چلو ایگزام وگزام ہو گئی
ہاں ایگزام وغیرہ تو ہو گئی ہے تو ریزلٹ وغیرہ آئے گا اب دیکھتے کیا ہوتا ہے
ہاں ایسے ہی ہے اب گرمی میں تو کیا ہے بہت پریشانی ہے سب چیز کیھی
ہاں
گھر چھوڑنے میں اچھا لگتا ہے کہ یار کیا کریں
وہی تو ہے
بالکل
ابھی کا پریکٹیکل وغیرہ چل رہا تھا جب پریکٹیکل وغ کمپلیٹ ہوئے ہیں
ہاں وہ تو ہوتے ہی ہے
ایک ٹیل میں بھی لپڑا جاتا ہے
چلو بڑھیا ہے تو
ہاں
ہویا اللہ کر پیکٹیکل وغیرہ سب تو ٹھیک ہے ابھی پڑھائی بہت بھاری ہے اب کی پڑھائی جی بہت زیادہ وہ بڑھ گیا ہے
کمپٹیشن بہت ہو گیا ویکینسی نکلتی ہے پانچ ہزار چھ ہزار فورم جاتے ہیں ڈھائی تین لاکھ
بالکل سبھی ا ایسا ہے ن کہ بھائی ہاں ہمیں ہمیں لگ جائے بس
سبھی کو گورنمنٹ چاہیے نا آج کل کوئی بھی پریشانی پانا نہیں چاہتا
ہاں
گورمنٹ میں کا سیکیور ہوتا ہے پیسا
ہوں سبھی اپنے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں کہ یہاں ہمارا ہو جائے ہمارا ہو جائے
اس سے کیا لائف سیٹ ہو جاتی ہے نا انسان کی اب پرائیویٹ میں بھی پیسہ ہے لیکن کن کیا بولتے ہیں وہی مطلب بیس ہزار کا کام نکال کے دے جب دس ہزار ملے گا آپ کو یہ رہی تو ہے س
جی
اور آپ کے گھر میں بھی ہوگا کوئی گورنمنٹ سرونٹ
جی بھ بھی ہے میری
الحمد للہ
جی بالکل اور ٹھیک ہے چلو خیر
جی
گھر پہ سب کھیلے
ہاں الحمد للہ اللہ اللہ کا شکر ہے سب اچھے ہیں ابھی تو کیا عید وغیرہ تھی تو تھک جاتا ہے انسان
ارے بہت دو تین دن سے تو آرام ہی کر رہے بس
ہاں تھکا نے پوور نہیں ہوی
ہوں اتنے زیادہ وہ ہو گیا نا پ چان جس کی کوئی وہ ہی نہیں ہے
وہئی تو ہوتا ہی تہوار پہ سبھی پریشان ہوتے ہیں اچی
کریے چلو اپنا کام کریا
جی
ٹھیک ہے وعلیکم السلام